ہیلو
ہ کیا ہوات ہےز وعلیکم اللام
آپ نے کاٹ دیا مجھے نہیں پتا کیسے کٹ گیا
بات یہ آواز ہی نہیں آ رہی تھی تو ایسے ہی کٹ گیا
نیٹورک ایشو ہو گیا ہوا نا
نہیں نیٹ تو ٹھیک ہے
اچھا میرے میں نہیں ہے نا نیٹ
اچھا
ہوں
آپ کو وہاں نیٹ نہیں چل رہا ہے
میرے فون میں ریچارج نہیں ہے یہ تو وائی فائی سے کنیکٹ ہو کے چل رہا ہے
اچھا وائی فائی سے وہی پرابلم آئی ہوگی
میرا نا میں نے بھی ایک ٹی شرٹ منگائی تھی آن لائن کر کے شاپنگ آن لائن کیا تھا تو میرا وہ سانچ کا ہی نہیں آیا چھوٹا آ گیا پھر میں نے ریٹرن نہیں کیا کیونکہ کوئی اکاؤنٹ وغیرہ تھا نہیں جب تو میں نے کوئی رٹن یا پھر اپنی موسی کی لڑکی تھی اسے دے دیا تو مجھے اتنا پرفیکٹ آف لائن شاپنگ کرنا اچھا لگتا ہے خود دیکھ کے لاؤ پیسے بھی کم کروایا ہو اور بازار بھی گھومےیا اور گھر و ویسے آن لائن شاپ اچھی بھی ہے کیونکہ جیسے ہم کہیں باہر سے آ رہے ہیں تو کھانا وغیرہ نہیں بناتے تو پانچ منٹ میں کھانا آ جاتا ہے ہمارے پاس ویسے اچھی بھی ہے پر کپڑوں کے لیے اچھی نہیں ہے
کپڑوں کے نہ کپڑوں کے لیے اچھی نہیں ہے کھانا وانا تو الگ بات ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن کپڑوں انسان کو
نہیں آتا ہے
وہ تو آن لائن آتا ہے لیکن وہ اچھا ہوتا ہے اس میں کوئی جو آرڈر کرتے وہ آتے ہیں انسان ہاں نقصان بھی ہے
ہوں اور سنائیے
بس پڑھ رہی ہو یا کچھ اور جاب کر رہی ہو
اسسٹ ڈی ہوئی ہے میری
کسک
بی اے بی ایڈ ای سی سی
اچھا ٹھیک ہے
ہوں ہوس میں یہ سب کہہ رہی ہے تھا
بس اوپر والے کا شکر کر رہے انتظار
جو بھی ہوتا ہے اللہ کی دعا سے ہو
ہاں اوپر والے سے ہی ہوتا ہے سب کچھ
کچھ بھی کرو جب تک کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگا
ان ن
اور آپ کی شہزادی شہزادی اچھے ہیں آپ کی شہزادی شہزادے اچھے ہیں
ہاں وہ اچھے ہیں آپ کو کیسے معلوم کہ میرے دو بیٹے دو بچے ہیں
کیسے پوچھ لیا
آپ نے تو ایسے ہی لگا لیا ہے ای گن
نہیں کیا تو کوئی سہزادی ہوگی یا سہزادہ ہوگا دونوں میں سے تو
دونوں ہے دونوں ہے بیٹی بڑی ہے بیٹا چھوٹا ہے بیٹی پڑھ ا بیٹی پڑھ رہی ہے اس قسط میں
اچھا
اور بیٹا پڑھ رہا ہے وہ اسی سال اس کا ایڈمیشن ہوا تھا میں نے تو بچپن میں ہی شادی اکی
اچھا
میں تو سترہ سال کا تھا بی بی بھی سترہ سال کی تھی اس ٹائم
ہوں
ہوں
پہلے ٹائم پہ ایسے ہی شادی ہو جاتی
جو نہیں میں نے لو میرج کیا اسی لیے
اچھا لو میرج کیا ہے وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے لو میرج کیا ہے تو
ا بچپن سے ہی اکٹھے پڑھتے تھے کالج میں بھی اکٹھے پڑھتے تھے
ہوں
پھر جب سیکنڈ ایئر میں پہنچے تو
اچھا ہوتا ہے نا جس سے پیار کرو اس سے شادی کرو ب
ہاں وہ تو اچھا ہے
کہ تو کسی سے پیار نہ کرو پھر پیار کرو تو اسسی سے شادی کرو
ہوں یا تو کسی سے پیار کرو تو پھر اسی کے ساتھ شادی ہی کرو ورنہ تو پیار وار مت کرو
یہ تو صحیح ہے پر کسی کے گھر والے مانتے ہیں کسی کے نہیں مانتے یہ پرابلم آ جاتی ہے ہر
مانا تھا
ہر رلیسن میں
جب وہ کالج گئی تھی نا
ہوں
تو اس کو اس کی لاکر کی چابی اسی وہیں پہ پڑی تھی جب وہ کالج پہنچ توے اس نے مجھے فون کیا کہ میری چا بھیی گھر میں ہی گم ہو یہ پڑی ہے اب میں کیا کروں میں نے کہا چلو چھوڑ د دیکھیے کیا ہوگا پھر وہ جب گھر پہنچی تو چائے بھی ہوی تھی جب اس نے وہاں کھولا تو اس کے وہاں اس کو آ کر میں میرے کچھ چیزیں تھے وہ یہ فوٹو شوٹو بھی تھے تو پھر اس کے کہ بہن نے اس کو دیکھا لیکن اس کو کہا نہیں کہ میں نے آپ کے لا کر میں یا الماری میں کچھ دیکھا پھر ایسیے ہی ادھر ادھر کی باتیں ٹھوک رہی تھی اس پر
ہوں
لگ بھگ ایک مہینے کے بعد اس کو پھر گھر والوںہ نے مارا وہا ہے میں نے اپنے ماما کو بھی میں اس کے ساتھ ب کے سامنے بات بھی نہیں کر رہا تھا اپنے ماما کے ساتھ پھر جب میں جب ایسا ہوا تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہاں کیا آپ ایسا کرو آپ ماما کو کہہ دو یہ بات ہے پھر ماما گئے ان کے بہن کے گھر اور میرے گاؤں میں اس کی شادی ہوئی تھی اس کی بڑی بہن کی
ہوں
تو پھر وہاں گئے انہوں نے کہا کہ یہ آپس میں دو یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شادی کریں گے تو آج نہیں کریں کہ چلو ان کو چھوڑتے ہیں پہلے یہ پڑھیں گے پڑھیں گے وہ کوئی جااب آابلونے گ اس کے بعد شادی کریں گے لیکن یہ
کیا
اچ سا اچھا
ہیلو
ہلو
ہاں
ہاں کال آئی تھی اسے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم شادی نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے وہاں نہیں کریں گے کوئی اور کریں گے ابھی تو یہ چھوٹی ہم نے کہا کہ ہم کب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی شادی کریں گے پانچ چھ سال کہ بات کریں گے لیکن انہوں نے پھر مانا نہیں پھر ان کے بیا نے اس کو بہت مارا پھر وہ گھر سے با کر آئی وہاں جہاں ہم پڑھتے تھے کالج کے سمے انہوں نے مجھے پھر سے فون کیا کہ یہ میں آ رہی ہوں اب اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو آ جان اگر نہیں کرنا ہے تو پھر جو میری مرضی ہے میں خود کو کروں گی یا میں گاڑی کے نیچے اپنے آپ کو جان دے دوں گی یا کسی دریا میں آ آپ کو مار ڈالوں گی میں نے کہا نہیں یہ بات یہ کچھ مطل کرنا ادھر اد کا تو پھر میں جب وہاں گیا تو اس کو بہت مارا انہوں نے مارا ہوتا پھر جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ آپ چلے جاؤ اپنے گھر میں ان کو یہ جو آپ کو مار پڑا میں ان کو واپس لے لوں گا انہوں نے کہا میں نہیں گاؤں وہ مجھے پھر گھر سے باہر نہیں آنے دیں گے جو کرنا ہے تو ابھی کرو تو پھر میں نے اپنے فرینڈ کو کال کی کہ ایسا ہوا ہے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے وہ دوسرے گاؤں میں بسے یہاں پھر انہیں کہاں چلا آ جائے ادھر بھی پھر گئے ہم وہی سے وہ بھی آیا ہمارے ساتھ تو گیا ادھر گاڑی سے وہاں کوٹس کورٹ میں پھر نکاح کیا تو اس کے بعد واپس آیا تو پھر انہوں وہ شریعت ن کا بھی کیا مفتی کے ساتھ
اچھا
پھر ہم وہی رہے تھے لگ بھگ ایک مہینے تک پھر گھر والے گ آئے میری ماں آئی انہوں نے کہا کہ اب جو آپ کو کرنا تھا وہ تو آپ نے وہ تو آپ نے کیا تو اپ یہاں کیا کر رہی ہو چلو اپ گھر پھر ہم گئے تھے گھر اس کے بعد لگ بھگ تین سال تک انہوں نے ہم وہ جو میرے سسرالے ہیں انہوں نے پھر بات بھی نہیں کی اپنی بیٹی کے ساتھ
ہوں
ہ نہ ہی کچھ پیغام ویغام پہ جان نہ کسی کے ساتھ اس کا کچھ بات سات کی تریے تین سال کے بعد حالات خراب ہوئے ہیں یہاں پہ
ہوں
پھر اسی کے ساتھ اس کا بڑا بھائی ادھر آیا وہ دوسریے بہن کے گھر پھر انہوں نے اس کو باہر باہر دیکھا
ہوں
تو کہاں میری بی بیی نے اس کو سلام کیا تو اس نے وال وعلیکم کیا اور ٹھیک ہو ہوئے ہیں تو پھر وہ وہی گئی میری بیوی اس نے کہا بائی بیانی اس کو کہ اب وہی آ جانا تو میں وہی پہ ہوں پھر وہ جب گئی تو وہ لگ بھگ ایک دو گھنٹے وہاں بیٹھی پھر گھر آئی کہنے لگی کہ میرے بھیا آئے ہیں وہاں تک اس نے کہا چلو ہمارے ساتھ وہاں میں نے کہا ابھی کہاں جاؤ گی دو تین دن کے بعد جانا تو ٹھیک ہے میں نے کہا چلو اب یہ بھیا اس کو کہہ رہا ہے کہ آنے کو اتنے سال کے بعد انہوں نے بات کی اپنے گھر والوں کے ساتھ تو میں نے کہاں چلو ٹھیک ہے اب جاؤ پھر وہ اسی کے ساتھ گئی لگ بھگ پانچ چھ دن پانچ چھ دن کے بعد میرا چھوٹا بہ س والا آیا اس نے کہا چلو آپ کو بھی دعوت ہے گھر والوں کی بھی دعوت ہے آپ بھی آ جاؤ پھر ہم گئے وہاں تو پھر وہی سے اس اس کے ساتھ گھر کو بات ہوئی تھی لیکن تین سال تک کوئی بات بات نہیں ہوئی تھی
جو بھی ہوا ال لاگی کیریئر سے ہوا اچھا ہوا اچھا ہوا وہ بار وہ بھاگا بھاگا ہی آپ کے پاس ورنہ کسی اور سے شادی ہو جاتی تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے نا
اگر وہ آپ کو اپنے آپ کو کچھ کرتی اس ٹائم تو پھر میں عمر بھر کے لئے پچ س میں تو جیل میں سڑ تھا وہ تو بچاری قبر کاٹ رہی ہوتی
ہ وہ تو آپ کے نام رکھ جاتی نا کہ میں اس کی وجہ سے کر م رہی ہوں
ہوں ا بہت مار کھایا میرے لیے اس نے قسم سے
دتے یہ زر ج م تو
ہ
کو کچھ اس ٹائم کے دکھ کے نہیں سارے ٹائم کا سکھ تو مل گیا پورے جیون کا
ہ وہ تو ہیں
ہ آپ بھی کھ وہ بھی کھ
ہاں ہم خوش ہیں اللہ کا شکر ہے بس
سب کو چل رہا ہے کہ مرضی سے انسان
ہاں اس کی مدد سے لیکن اللہ کو بہانا پسند ہوتا ہے کرتا ہ اللہ کو بہانا پسند ہے وہی ہوتا ہ
کچھ نہ کچھ ایشو ہو جاتے ہیں
ہاں کچھ نہ کچھ ایشو ہوتا ہے اسی لیے اللہ تو سب کچھ کرتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ اھ
ٹھیک ہے تو چلو ٹھیک ہے تھا بعد میں کرتی ہوں
اچھا اچھا بیٹو خدا کے حوالے
خدافظ
اللہ حافظ